جی کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے
ج آب کو سوال آ
السلام علیکم
جی وعلیکم السلام تو بتائیے محترمہ آج کس موضوع پر بات کرنے کے لیے آپ نے کال کیا ہے
ہوں
اچھا جی جی جی مجھے یاد آیا آپ نے مجھے بتایا تھا ٹھیک ہے آج آپ کو قالم قلم کی طاقت کے اوپر بات کرناے تو دیکھیے ا ا دیکھیے محترمہ میرے نزدیک قلم انسانی تہذیب کی ترقی کے ترقی کا سب سے عظیم ذریعہ ہے اگر قلم نہ ہو قلم نہ ہوتا تو علم کا حفاظت ممکن نہ ہوتا تاریخ کے واقعات ہم تک نہ پہنچتے اور انسانی ترجبات کے نسل سے دوسری نسل تک منتقل نہ ہوتے قلم صرف لکھنے کے ع لکھنے کے علاوہ نظریات اور تہذیبوں کے تہذیبوں کو زندہ رکھنے کے لے وسیلا ہے دنیا کی بہت سی عظیم تبدیلیاں تلوار کے زور سے نہیں بلکہ قلم کے قوت سے پیدا ہوئی ہے جو الفاظ قلم کے ذریعے صفائیے کے کرتاس پر نقش ہوتے ہیں وہ صدیوں تک لوگوں کے افکار کو متاثر کرتے ہیں می نظر دیکھ قلم کی طاقت جسمانی قوت سے کہیں زیادہ دیرپا اور بے اثر ہوتی ہے آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے
جی میں آپ کی اس رائے سے مکمل اتفاق کرتی ہوں درحقیقت کلام وہ ذریعہ ہے جس نے انسانیت کو زہالات کے اندھیروں سے نکال کر علم اور شاعور کی روشنی تک پہنچایا ہر ہر علم ہر تحقیق اور ہر ایجاد کے پیچھے کسی نہ کسی مکافر کا کلام ہی ہوتا اہے اساتیجہ اپنا علم کلام کے ذریعے منتقل کرتا ہے
مصانفین اب اپنے افکار کو کتابوں کی صورت میں محفوظ کرتے ہیں اور محققین اپنی تحقیقت کو کلام کے ذریعے دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں اگر کلام نہ ہو ہو تو شاید انسانی تاریکی کا سفر بہت سست ہوتا اور ہر نسل کو دوبارہ سے بنیادی علم حاصل کرنا پڑتا اسی لیے کلام کو انسانی تارییکی کی بنیاد قرار دیا جاتا ہے
جی بالکل میرے خیال میں قلم کی اصلی قوت اس بات میں پوشیدہ ہے کہ انسان کی سوچ کو تبدیل کر سکتا ہے تلوار زیادہ سے زیادہ کسی جسم کو زخمی کر سکتی ہے مگر قلم انسان کے ذہن اور اس کے نظریے کو بدلنے کیی صلاحیت رکھتا ہے تاریخ نوا ہے بے شمار اصلاح پسند تحریکوں کا آ آغاز کسی جنگ سے نہیں بلکہ چند مقالات کتابوں یا کتابات سے ہوا ایک سچا اور بکلیس مصنف اپنے الفاظ کے ذریعے لاکھوں افراد کے کار میں انقلاب پیدا کر سکتا ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ قلم کی سیاحی بعض اوقات تلوار کے خون سے زیادہ ب اثر ثابت ہو سکتی ہے
یہ بات یقینا قابل غور ہے مجھے لگتا ہے کہ شہافت بھی کلام کی قوت کی ایک نمایاں مثال ہے ایک ذمہ دار صحافی جب سچائی دانات داری اور غیرجانبداری کے ساتھ وکیات کو کلام بند کرتا ہے تو وہ عوام کو حقیقت سے آگاہ کرتا ہے اور معاشرے میں جواب دیی کا فروغ دیتا ہے اس کے برعکس اگر کلام کا استعمال غلط معلومات افواہ یا نفرت پھیلانے کے لیے کیا جائے تو اس کے نتائج نہایت نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں اسی لیے کلام کی طاقت جتنی عظیم ہے اس کی ذمہ داری بھی اتنی ہی عظیم ہے
اچھا بالکل درست کہا میرے نزدیک ادب کے ادب بھی قلم کی قوت کا بہترین مظہار ہے شاعر عذیب اور مصنف صرف کہانیوں کہانیاں نہیں لکھتے بلکہ انسانی جذبات اخلاقی قیمتوں اور سماجی مسائل کو بھی اپنی تحریروں کو موضوع بناتے ہیں ایک اچھی کتاب کا نظم انسان کو غور و فکر پر مجبور کر دیتی ہے اور بعض اوقات اس کی پوری زندگی کا نظریہ تبدیل کر دیتی ہے اس لیے ادب کو کسی بھی معاشرے کا آئناہ کہا جا سکتا ہے کیونکہ اس میں اس دور کی سوچ تہذیب اور اقدار کا اکس نماں ہوتا ہے آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گی
میں آپ کی اس بات سے مکمل اتفاق کرتی ہوں میرے نزدیک کلام کی طاقت کا سب سے خوبصورت پہلو یہ ہے کہ یہ نسلوں کے درمیان علم اور حکمت کا پل قائم کرتا ہے جو علم کسی دانشور نے صدیوں پہلے کلام بند کیا تھا آج بھی دنیا بھر کے طلباء اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں اسی طرح ہم اپنے بزرگوں کے تجربات سے واقف ہوتے ہیں اور ان کی کامیابی اور غلطوں دونوں سے سبق حاصل کرتے ہیں اگر یہ علم محفوظ نہ ہوتا تو انسانی تاریخی اور دور میں دوبارہ سے صرف روز سے شروع ہوتا
جی آپ نے بالکل درست کہا ایک اور پہلو جس پر مجھے غور کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ قلم صرف علم پھیلانے کے ذریعے نہیں بلکہ انصاف اور سچائی کا محافظ بھی ہے قوانین دستاویز اور معاہدے اور تاریخی ریکارڈ سب قلم کی بدولت محفوظ رہتے ہیں اس وجہ سے معاشرے معاشرے میں نظام اعتماد جوابدہی برقرار رہتی ہے میںیر نزدیک جس معاشرے میں قلم کی آزادی اور اس کا احترام موجود ہو وہاں علم اور انصاف دونوں کا فروغ ملتا ہے
میں آپ کی تمام گفتگو سے مکمل اتفاق کرتی ہوں میرے نزدیک کلام صرف ایپ اعلی ا تر ہیر نہیں بلکہ علم حکمت انصاف اور تہذیب کا نگے بند ہے یہ انسان کو سوچنے سیکھنے اور دوسروں تک حقیق پہنچانے کی صلاحیت ادا کرتا ہے اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کلام کو صرف امتحانات تک محدود نہ رکھے بلکہ اس کا استعمال علم حاصل کرنے سچائی بیان کرے اور معاشرے کا اصلاح کے لئے کریں میرے نزدیک کلام کی اصلی قوت اسی میں پوشیدہ ہے کہ وہ انسان کے افکار کو روشن کرتا ہے اور پورے کووام کی تقدیر بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے
جی متر آپ نے بالکل درست فرمایا ایک اور پہلو جس پر مجھے غور کرنا نہایت ضروری معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ قلم کی قوت صرف ماضی کو محفوظ کرنا تک محدود نہیں بلکہ مستقبل کی تعمیر میں بھی بنیادی کردار ادا کرتی ہے آج جو تعلیمی نظام قوانین سنسی تحقیقات اور معایشی منصوبے ہمارے سامنے موجود ہیں ان کی بنیاد کسی نہ کسی مفکر مصنف یا محقق کے کلام نے رکھی ہے قلم نے رکھی ہے ہر نئے ایجاد پہلے ایک خیال کے صورت میں ذہن میں جنم لیتی ہے اور پھر قلم کے ذریعے تحریر بن کر دنیا کے سامنے آتی ہے میرے نزدیک قلم و وسیلا ہے جو انسانی خیالات کو فنی فنی تصور سے نکال کر دوی رسے میں تبدیل کر دیتا ہے اس لیے جو افراد قلم کا سہارا لے کر علم اور حکمت کو فروغ دیتے ہیں وہ در حقیقت آنے والی نسلوں کی رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے
جی آپ نے بالکل صحیح فرمایا مجھے لگتا ہے کے کلام کی قوت کا سب سے عظیم پہلو اس کا اخلاقی پہلو ہے اگر کلام سچائی انصاف اور دیانت داری کے ساتھ استعمال کیا جائے تو وہ پورے معاشرے کو روشن کر سکتا ہے لیکن اگر ا کا استعمال چھوٹ بہتان افواہ یا نفرت پھیلانے کے لیے کیا جائے تو وہ بہت بڑا فتنا بھی پیدا کر سکتا ہے اسی لیے کلام صرف ایک نعمت ہی نہیں بلکہ ایک امانت بھی ہے ہر لکھنے والے شخص پر یہ ذمہ داری ایڈ ہوتی ہے کہ وہ اپنے الفاظ کے ممکنہ اثرات کو سمجھنے کا اور ہمیشہ سچائی اور انصاف کا دامن تھامے رکھے الفاظ بعض اوقات ایسے زکام دیتے ہیں جو سالوں تک بھرتے نہیں اور بعض اوقات ایسے حوصلے پیدا کر دیتے ہیں جو پوری زندگی کہ بدل دیتے ہیں
جی آپ نے ا بالکل درست فرمایا آپ کی بات میں کافی وزن ہے میرے خیال میں تاریخ بھی قلم کی قوت کی سب سے بڑی گواہ ہے دنیا کے عظیم مفکرین شعرا مس مصنفین اور اصلاح پسند رہنما اپنی تحری اپنی تہروں کی وجہ سے آج بھی زندہ محسو مو ہوتے ہیں ان کی کتابیں اور مکالات آج بھی لاکھوں افراد کو علم فکر اور حک حکت کی روشنی فراہم کر رہے ہیں اگر ان کے افکار قلم بند نہ کیے جاتے تو شاید وہ صرف اپنے دور تک محدود محدود رہ جاتے اس لیے قلم وقت کی وقت کی حدوں کو بھی شکست دے دیتا ہے اور ایک فرد کی سوچ کو صدیوں تک محفوظ رکھتا ہے میں نے نزدیک یہی ک فلم کی سب سےد آپ کا اس میں کیا ماننا ہے
جی میں آپ کی اس بات سے مکمل اتفاق کرتی ہوں میرے نزدیک جدید دور میں کلام کی صورت ضرور تبدیل ہو گئی ہے مگر اس کی اہمیت میں کوئی کمی نہیں آئی آج ہم کی بورڈ لیپ ٹاپ اور ڈیجیٹل پلیٹفارمس کے ذریعے اپنے افکار کا اظہار کرتے ہیں لیکن بنیادی طور پر یہ بھی کلام کی ہی جدید شاخلیں ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کا استعمال ذمہ داریك ساتھ کریں اور اپنی تحریروں کو علم اخلاق اور سچائی کے ذریعے بنائیں اگر ہم ڈیجیٹل وسائل کو صرف تفریح یا بے مقصد گفتگو کے بجائے تعلیم اور اصلاح کے لیے استعمال کرے تو کلام کی قوت پہلے سے بھی زیادہ وسیع ہو سکتی ہے
جی بالکل آپ نے